آم ہوں
سی ہاں
اور بتائیے
بس ویسے تو سب کچھ کہہ رہیتے پر ہمارے فون کے اندر نا تھوڑی سی پریشانی چل رہی ہے ہینگ ہو رہا ہے
آپ آتے اس کو صحی کرا کر آئی نی تو پھر آپ کو بہت دقت ہو جائے گی اس سے تو
جی جی وہی سوچ رہی ہوں میں کہ تھوڑا اس کو آج ڈاکٹر کو دکھائی دیا جائے اس کے ڈاکٹر کو
فون نہیں آتے اور انسان کی جان فون میں ہی ہے
کچھ نہیں ہے پر اگر کام ہی آپ کا فون میں ہو تو پھر آپ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ویسے ایسا ہمارا
نہیں نہیں ویسے مطلب کام کے تھرو فوٹوز وغیرہ کچھ یادیں ہوتی ہیں فوٹو
وہ سب تو ٹھیک ہے بٹ ہمارا اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے فون سے ہمیں زیادہ فون چلانا پسند نہیں ہے
و سارے چلا رہے ہیں ایک ڈھ ہفتے سے بتا ہے ویسے تو ہم بھی اتنا نہیں رکھتے ہیں تعلق پر ایک ڈھ ہفتےہ ہم بھی فون کوون زیادہ ہی چلا رہے ہیں
بس کام کے سلسلے میں چلا چلا رہی ہوں گی آپ بھی کیا کام کے سلسلے میں ہم چلا رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اسی چکر میں نا فون میں تھوڑا سا طبیعت نساز ہو گئی ہے ان کی
ہاں جی ہاں سب چ کرا کے آئی کی پھر بھی آپ کو ضرورت پڑے گی فون وغیرہ کی تو پھر
جی جی جی شام میں ہم جا کے اس کو چیک کرواتے لک اس کی نا اسکرین پ لائن آ رہی ہیں
ا
یہ ناؤ شانتر سکرین ہی لایا مجھے
ہاں ہو سکتا ہے
ج ابھی تھوڑا دھوپ ہے تیز ہے بہت زیادہ تو میں ذرا دھوپ تھوڑا کم ہوگی نا چھ سڑھے چھ کے قب تب جائیں گے ہم لے کر کے ان کو جی آپ بتائیں سب خیریت ہے
ہاں جی الحمد للہ کب خییرت ہے
کررم رہنا چاہیے دعا انسان کی کرم اللہ کرانا چاہیے
پپا وہ تو ہے
اور ہرپریت اپی کا فون بھی آیا بہت دنوں سے بہت دن سے ان کی آواز ہی سن کو نہیں ملی ہے
آیا تھا اب پپپو کے گھر ہے تو اپنے کچھ سوٹ لے گی تھی کہ بول رہی تھی ہم نا اپنی فرینڈ کی نا ساسو ا سے سلوا کر لائیں گے تو پتا تب لگا نہیں نہیں شنیچر کا بازار کر کے ہی تو آپ تک آ جائیں گی واپسی
اچھا امی کو بازار کا بہت شوق ہے
یہ لگتی نچ کے بازار میں بہت سامان اچھا مل جاتا ہے
چلیے اچھی بات ہے
ہاں اس وجہ سے تو وہ آگے پتہ لگا کہ ان کی ساسو امی تو وہاں گئی ہیں باہر نمائش وغیرہ پر گئی ہیں تو وہ بچاری کپڑے ایسے لے کر گئی
اس وس وہ واپس لے کے آئیں گی کل سنیچر کا بازار کریں گی آج اپنا کچھ تھوڑا بہت جو کام ہوگا وہ نپٹائیں گی کل بازار کر کے شام تک آ جائیں گی یا پھر اتوار کے صبح تک آ جائیں گی
اچھا اچھا
ارے بھائی جان بھی گھر پہ ہیں نا تو اس وجہ سے وہ بھائی جان کہہ رہے جلدی آؤ ہم گھر پہ ہیں ہمارا من نہیں لگ رہا
ہاں یہ تو ہوتا ہے عورتیں اگر گھر سے چلی جائیں تو گھر کھانے کو دوڑتا ہے
ہ ج
عورتوں سے ہی گھر میں رونق رہتی ہے اور بچی وسی ہے سو گئی
بس سمر ہی ہے پوری نیند میں ہے اور بس سمر میںن ب سو جائے گی کیونکہ بچہ نہا کے فریش ہو جاتا ہےا ب نہا کے سو جاتی ہے آرام سے دو ایک دو گھنٹے کے لیے
چلیے اچھی بات ہے کہ اوپر میں کوئی رہتا ہے ان کے پاس یہاں اکیلیے رہیں گے یہ اوپر
نہیں میں دونوں گیٹ میں اٹھے جاتی ہوں پھر پانچ چ منٹ بعد چکر لگاتی ہوں پ
آپ کا اور ہمارا سارا ہی سارا ہی سسٹم ایک جیسا ہے
ہم بھی اوپر کے فلور پہ رہتے ہیں اور نیچے کے فلور پہ ہم جان رہتے تھے اب تو خیر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے
ہماری کچن نیچے ہے نا امی کے روم میں
ہاں ہماری بھی ایسی ہی تھی کہچل نیچے ہوا کرتی تھی اس ٹائم میں ا اپنی عمر کے چودہ پندرہ سال سولہ سال ہم نے نیچے والی کی چرمی تک کھانا بنایا
نہیں ابھی سوچے گ کہ ہم ب
سولہ سال تک ہمارے پاس اوپر ایک انڈکشن بھی نہیں تھا ہمیں رات آدھی رات کو چائے کا اگر من ہوتا تھا تو ہم تب چار آدھی رات کو نیچے جاتے اپنے شوہر کے لیے چائے بنانا
اچھا نہیں وس تو میں رکھی بھی اوپر کیتلی وغیرہ وہ اھی کیٹلیکٹرانک کیٹل وغیرہ
ایک بار ہم نے رکھ لی تھی تو گھر کے سارے کہنے لگے انہ نے اپنی اوپر کر لیا تو ہم نے ہٹا دی تھی
نہیں ہم نے جوب ہماری بیٹی ہوئی تھی نا تو ہم نے اپنے لیے اوپر ایک چھوٹی گیپ رکھ لی تھی
ہونا بھی جیے کیونکہ بچے کے ساتھ تو لیکن ہمارے تو بچے بھی بچارے ایسے ہی میں بڑے ہو گئے آدھی رات کو بھی کبھی ان کا چیلے کا من ہوتا تھا یا پھر کچھ اور کھان پراٹھے کا من تو ہمیں آدھی رات کو جانا پڑتا تھا نیچے
نہیں نہیں ہم نے تو اپنے اوپر ایک سنگل گیس رکھ لی تھی کیونکہ میری نا دقت آ گئی تھی مجھے ڈیلیوری ٹائم پہ
اچھا اچھا
تو اس وجہ سے ہم نے گیس وغیرہ اوپر رکھ لی تھی تھوڑا سا اوپر رکھ لی چینی پتی ہوگی دودھ وغیرہ ہو گیا تو رات کو بیٹے بیبی کو دودھ گرم کر کے دینا چائے وغیرہ ہم اپنے اوپر ہی بنا دیتے تھے کیونکہ ہم کسی کے وہ نہیں تھ نا ہمارے ساسو امی سے کام ہوتا نہیں تھا ہمارے شوہر دکان پر تو ہم پے اوپر سے آواز لگانی پڑتی تیسری منزل سے نیچے سب سے نیچے اس ط سے ہم نے کچھ اپر ہم کسی کو آواز نہیں لگائیں گے ہمارا من کرے گا ہم خود بنا کے پی لیں گے
تیسری منزل پہ رہتی ہیں آپ
ابی
اوپر بھی ہے م کوئی مندر لا کے
یہ بس فس مند کا مانگی ہے
ہمارے ساتھ بھی ہم بھی تیسری منزل میں کودا کہ فکر سے ہمارے اوپر سارا دن گرمی کا کہرا برستا ہے
نہیں ہم کو ہم ت تری منل تو یہ ہمارے پت ہے سامنے سے بھی دھوپ آتی ہے سڑک سے بھی اور چھت سے بھی آتی ہے اور کچھ ہمارے ادھر پیچھے دیوار سے بھی آتی ہے کیونکہ پیچھے گھر ہی نہیں ہے کسی کا
اچھا تو ہمارا بھی کارنر کا گھر ہے تو سامنے آم نے ہر جگہ سے دھوپ ب کہہر برس رہا ہے ہمارے گھر کے اندر چلیے خدا نے ہمارا رہنے کا ا کا سسٹم بھی سیم ہی کر رکھا ہے اور کہانیاں بھی سیم س ہیں
بھگوان نے کہ دونوں کو سیم سیل میں ملاتا ہوں یہ دونوں ہی سیم منہنا کھانا پیا پا آپ
سب سے آج تو خا کہ سبزی بھی اننی سیم ہی بنا والی ہے
ہ نہیں
آپت ہم نے نا گلری میں ٹنکی لگوائی ت ہے پانی والی کیونکہ جب میری بیٹی چھوٹی تھی میں اس کو اندر میں راتتی تھی پانی ایک بال پانی بھرا اور اپنے اندر لائے اور پھر اس کو نلا ولا کے اندر ہی سلا دیا
اچھا
اا رکھا ہے ہم نے اوپر روم کے باتھ روم کے حساب سے اور کچن کے حساب سے بھی
تو اس ایک ایک ہی رونا اوپر
ایک رووم ایک شو روم ہے
اچھا اچھا
آ روم کےدرے اسٹور روم بنایا ہوا ہے
اور وہیں پہ ل مطلب آپ کا غسل خانا اور رسوئی ہے
نہیں نہیں اسٹور روم مطلب جو میرا کمرہ ہے نا میرا کمرہ ہے اس کے اندر ایک اسٹور روم ہے اس میں میں نے س الماری وغیرہ شفٹ کری ہو ہے الماری ٹیبل اور کچھ مطلب بھگوان جی کا ایسا کچھ میں نے سب شفٹ کرا ہوا ہے اپنے روم میں کچھ نہیں ہے ایل سی ڈی اور بیڈ وغیرہ ہے اور گیلری میں ہے نکی وغیرہ گیلری میں ہماری جگہ ہے ج ہمارا اوپر ایک سنگل باتھ روم بن جائے گا پر ہم بنا نہیں رہے ہیں ابھی کیک نا ہمارا مین روڈ پہ گھر ہے نا تو یہاں پہ بلے نا جشن
اوکے سمجھ لی سمج لی
ج جیسے ٹم پہ ہم بنائیں گے اوپر باتھ روم سوچا رہا ہے ہاں
تو رات پہ رات اگر ہونے لگا ایسے تو پھر رات کو نیچے جاتے ہیں پھر آ لوگ
کیا کرے پھر
ہ یہ بھی بڑی پریشانی کا مدا ہے
بنائیں گے باتھ روم تو سارے باتھ روم کے شفٹ ہم نے کی رکھی ہے مطلب ٹنکی کا سب لگا رکھا ہے بس سوار کھڑی کرنی ہے ہم نے اور گیٹ لگانا ہے اور کچھ نہیں کرنا
چلیے اللہ کرے جلدی ہو آپ کا یہ کام
جی نے گیال میں ہی ایسی جگہ بنا رکھی باتھ روم کی پر ابھی ہمارا کچھ مزاج بند نہیں تھا بنانے کا ہم نے شوہر صاحب سے بولا ہے کہ کرو اس کو ٹھیک بناؤ چھوٹا سا بات
جلدی بن جائیے کیونکہ یہ تو بہت گمبھیرم گمبھیر مسئلہ ہے
اپنے ہمارے مطلب
کچن ایک بار کو نہ بھی ہو تو چلے گا پر واش ش روم ہونا چاہیے کیونکہ واش روم تو بیسک وہ ہے
ہمارا نیچے ایک واش روم ہے ہمارے تائی جین ہمارے سات رہتی ہے تو اپنے وہ واش روم میں جاتی نہیں کیونکہ وہ رہتی ہے سیکنڈ فلور پہ ان کا واش روم ہے فرسٹ فلور پہ تو فرسٹ فلور پہ جات ہی نہیں ہے وہ پھر ہمارے سیکنڈ فلور کے واش روم میں ہی جاتی ہے یہ اچھا کہ ہمارا باتھ روم الگ ہے اور واش روم الگ ہے
جی جی سبھی لوگ ہے کہ میں جائیں گے توفش ہونے کے چانسز زیادہ رہتے
گولول زیادہ توس میں نے ایک بولا ہے کہ بچے کے لیے الگ بناؤ
جی جی بچہ تو ویسے بھی بہت جلدی سینسٹیو ہوتا ہے تو بہت جلدی
جی جی جی پورٹ وغیرہ میں یوز کروا رہی ہوں اس کو میں وہاں بھیجتی نہیں کیکہ چھوٹی ہے نا اب تو اس کا پورٹ وغیرہ اپنا یوز کر رہی ہے ابھی یہ
جی جی اچھا کرتی ہے اپنے بچے کا جتنا خیال آپ رکھیں گے اور کوئی رکھ بھی نہیں رکتا ہے
بالکل بالکل تو دیکھو کب تک بیمار کھڑی کرنی ہے ہم نے اور کچھ نہیں کرنا سیٹ بھی ہماری لائی رکھی ہے بکن نہیں سب کچھ ہم نے انتظام کر رکھا ہے بس جگاڑا کہ لگ جائے فٹافٹ کام ختم ہو
ہ ہم نے بھی ا سال بھر پہل کچن بنائی ہے اپنی اوپر بہت اچھے سے شوہر صاحب نے بالکل رینوویٹیڈ کچن ہوتی نا نئی ماڈیولر کچن نا وہی بنا کر دیا ہم کو روپئے تو زیادہ لگ گئے تھے لیکن کچن دیکھ کے نا من کرتا ہے کچن سے باہر ہی نہ ہو پورے گھر کا کرنا تھا رینویشن پر ہم جب تک ہماری ممال جان اللہ کو پیاری ہو گئی تو سارا کام بیچ میں ہی رہ گیا
نہیں ہمار اگر اب آپ کو کر رہا ہوں نا کچن کا کام تو آپ ہمیں بتانا کیونکہ ہمارے جو دیور ہے نا بھائی جان ہے وہ رینویٹ مطلب کچن ڈیزائن کرتے آج تل چل رہی ہے نا مڈ
ماڈلر د او اچھا اچھا
پ
اچھا اچھا
ا کو گئے بھی تو دنے کا تو شاید وہ آپ کے لیے گئے ہ مجھے پتا نہیں ہے بٹ وہ دلی گئے تھے ایک سال پہلے کی بات ہے دسمبر میں گئے تھے وہ شاید نومبر دسمبر کی بات ہے
ہوں جنوری میں بنی ہے ہماری کچن
جتے ہیں
ہ
امی بنوائیں گے بٹ ابارے پاپو امی نا بالکل منع کر رہی ہیں بولو ج میں نے جب تک آپ وہ کرو جو ہمارے پس یہ ہے کہ میں سب پروازہ نیا بنوؤں گی
جی جی یہ تو ہے ہی کیونکہ یہاں پہلے ساری چیزیں نا پرانے حساب سے بنی ہوئییا
ہمارا گھر بہت پرانا ہے
سمجھ لیجیے وہی ہمارا ہے چلیے اللہ حافظ ہم کرتے پھر آپ کو دوبارہ بات کرتے ہیں اللہ خیال رکھیے اپنا
بت ن
جی جی